پرتا
ٹھیک ہے بھائی رک رہے ہیں ا آ
ہاں
م سے اب تو کاٹپا کرول لے رہے ہیں ہممب وئی کاا ا ہیلو بھائی الو بھائی بات ک میں اب ابھی تو باتھ روم میں کیا کر رہا ہے
آج پلٹ گ ل ہو نا وار
ہاں سلب اللٹا ہو رہا ہے
سود کے ہوٹ السلام علیکم
آ
ابھی سو پہ اٹھ رہے ہیں بھائی
بس کا تو کام میں کام میں نہیں گئے تھے
جائیں گے آ ہم تگ بنے
توک کے کام میں ہے اس وقت کول کیا تھا تو بارہ بجے
تو بارہ بجے تک کام میں تھ
کب سو گئے آ کے
ہوں
کب سو کے سو گئے آ کے
اچ جب تم کوال کاٹا تھا
اسی وقت تو چھٹی دے دیتا ہے
مے
ابو کہ سے بولتا ہے
اچے
وہ اپنا کام ہے اپنا کام ہے
وہ اپنا کام ہے
ہوں
ا
پار جاں باہائی
سمجھ
کہیں بھی کیجیے بھائی صاف کر دیجیے گا بہت صاف دکھتا ہے کیکہ روم میں آ جاتا ہے صحی بولتا ہے ہاں ہاں بھائی بول رہے بولیے جاب کرتا ہے
ہوں ہ
ہم جو کام کرتے ہیں دو کے بنا ہوئی بھی نہیں کرے گا ہوگا ہی نہیں ہاں تو وہ ایسل ایسلہ تھوڑا بہت پٹ گیا اب جائے گا تو تین بجے سے نہیں نہیں کر سا
اچھا تو بائی دو آدمی ملے گا تبھی وہ کام ہوگا نا
ہاں
وہ چھٹٹی مار مار کے دیا
مارا نہیں ابھی
تو اس آج کا حاضری دے گا تو پھر
ہوں
کٹے کر ہے نہیں
حاضری میں نہیں آپ پیس پر آپ سمجھ لے
او پیس پر ہے نا تبھی تو تبھی کچھ نہیں بولتا توگر حاضری رہتا تو بہت بولتا ہے یہی نہیں
بہت زیادہ
ہوں
نہیں نہیں نہیں ہو ہو ہی نہیں
پانچ منٹ بھی نہیں ادھر ادھر ہونے دیتا
حضری والوں نے حضری والا نے بات صحیح ہے پہلے پہل
اس میں بھی بولتا ہے پر پھر بھی
او افسر بھائی او افسر ناخون رس تو سب سے اوپر شہر میں کک او
بلو
اچھا بولیے بھائی
معلوموم ہ زندگی تو کسی طرف کٹ ہی رہی ہے وہ
ہاں بھائی ہاں بھائی بات تو صحیح ہے
جی اور کیا بولے نہ ہی کچھ بولنے کے لیے بچا ہے نہ ہی سنانے کے لیے بچسوں
آ اتنا زندگی بری طرح سے ستا رہی ہے سلب بولنے کا بچہ ہی کچھ نہیں ہے تو کہ بول سکتے ہیں بھائی سمجھ سکتے ہو ہوں
تو وہی تو میں بھی بول رہا ہوں
ہوں کچھ بچنے نہیں دیا ہے بولنے کے لیے
جی جی
ہوں
پھر بھی بولو کچھ کچھ
ہوں بولوں گا بولوں گا
ہ
بولنا تو پڑے گا لیکن بہت بہت مشکل زندگی بھیھی کٹ رہی ہے کیا ہوگا سمجھ نہیں آ رہا ہے آگے چل کے ا کیسے کیسے بچوں میں
نہ رے
ا
ابھی یہ سا کی اتنا زندگی نند ہو ہے شادی بیا سوچا نا یہ ایک بار تو بہت خراب لگا
ہ بہت خراب ابھی ابھی تو سرا شروعات ہی ہوئی ہے سذرا اتنا خراب لگنے لگا اور پھر ذا ابھی تو
آج یار چوٹ لگ گیا یار تھوڑا سا
کیسے کا چیز
سیٹ میں لگڑا گیا ہاں سیٹ میں لگڑا گیا
ا کسری کسریولگ
ارے جو کام کرتا ہو خرا تو کا با ڈال
ہو
ایک تو لیٹ تو جائے گا اب کام بھی نہیں کرے گا وہاں سے ک کھیچا رہتا ہے کام کرو بولت بولت سب کام کرے گا
ہوں
تو بھائی ہم کچھ بول دیے تو بھائی ب گڑنے لگا تو تو ہم اس کو بٹا کر رہے تھے تو تھوڑا دیوار میں
اڑ ل بھیڑ لگا
ایسے ہی مزاق مزہ
او مضک
وہ ات بھی نہیں گ تو
ہوں
ج
پھر تو ہو جاتا بڑھیا کا
ہ ہاں
دوست لے کے رہتا ہے وہ ن
با دوست ہاں سب کچھ میں صحیح ہے ٹھیک نا
ہاں
ہی چیز تو نہیں لگتا میرے کو کہ وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے صحیح سے بس
ا تھوڑا سا کو ٹائپ کا ہوگا
بہت زیادہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ اگر نہیں بولے گا نا تو وہاں چل جائے گا تو مزہ ال لگ کام کر د کےب نہ بول س
ہ
ابھی فون کیے تو بول رہا ہے کہ تین بجے سے ج نہیں کریں گے سوت ل ا ان لوگ وہ ایسے کھیل رہا ہے مطلب مستی کر رہا ہے اور لڑکن کے س
ہوں
بول رہا ہے کہ نہیں جئیں گے اب تین بجے سگٹ دیں گے نہیںیں گے ا ٹھیک ہے تب
اب تمہاری مرضی کا میں ت پھنس جاتے ہو تم ک
ہوں بات یہ ہم م کو خراب لگتا ہے پتا ہے گ دیکھو کام نہیں کرے گا تو ایکگ کو تھوڑی نا بولتا بولنے کے لیے دونوں کو بولتا ہے اب بولتا ہے تو میرے کو ب سہاتتا نہیں ہے سمجھو
ہ
اسے بھیا بہتر بلی سننے سے بھ یہ تو کام کرو اپنا آرام سے اور کچھ نہیں ب لے
کہاں کہ ہو
وہ ہے وہ ہے آسے ہر طرف کے
ر پ م پڑتا ہے
ہ تو ا ہی ادہھرنا ہے تھوڑا سا
ج کرچ ہ گرم پ
امی فون کر رہی یار
ہوں
امی کون اسی لیے تو اسی لیے نہیں اٹھایا گ ن تو اٹھا لیتا
تھوڑی دی دس منٹ کا پانچ ہی رن بچاؤ گا کا ہے ن دو تین منٹ کر لیجیے گا بات
بلو
کیکہ ناخن کاٹ رہے ہیں بڑے بڑے بڑے ناخن ہو گیا تھا
میں تو پال ہی سب اھا دییا کیا بول
بلا دیے
ہوں
پھر پھر سے کٹوا لیے
ہچ من تو کر رہا ہے پر کہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہ
ہوں
ارے رہنے تو بولنے والا کو بولنے تو
ہاں
میں اس کو یہی بات بولنے جا رہا تھا نا وہ مسئلہ چھڑ رہا تھا نا
ہاں ہوں
وہاں پہ جواب میرے کو دینا ہے
ہاں
آپ اپنا فلم دیکھیے اور وہ اپنا صحیح ہے تو بہتر ہے اب اپنا صحیح رہیے میں غلط تو تو غلط ہی رہیں گے کوئی دقت نہیں
ہوں
وہاں پہ سب کو اپنا اپنا جواب دینا
ہوں
س آپ میرے بدلے نہیں جواب دے دیجیے گا چاہے آپ کے بدلے میں نہیں جواب دے دوں گا وہاں
ب تھا
ہوں
یہ بات بولے تھے کہ
مطلب بولنا چاہ رہا تھا پر یہ دیکھو میں میرے میں یہ خالتے تھوڑا سا عزت جو ہوتا ہے نا عزت
ہوں
بس عزت کرنا تھوڑا سا
پڑتا ہے
ہوں
ارے چھوڑیے یہ سب زبان نہیں لگانا چاہیے ج سے زیادہ
اسی لیے تو نہیں کچھ بولا میں
میں ن
زیادہ کچھ نہیں جانے گا بس تھوڑا تھوڑا جانے گا بس
ہوں
اور اسی میں ایسے میں یہی پھر یہ بھی بولنے جا رہا تھا کہ آپ کا بیٹا کون سا ہمارے بڑیا سا بال کٹواتا ہے
ہ
اپ اپنے پہرے دیکھیے اس کے بعد بولتے ہیں تو چلتا میں مانتا ہوں جاہل ہے پھر بھی چھوڑ ہوتاا اسی لیے تو کچھ نہیں بول گ اگر ب بولیں گے تو بات بٹھتے ہی جائے گا فالتو
ہوں
ہ اب اتنا آ ہی ہے اگر اسلام کی خیال ر تو پھر وہ اپنے بیٹی کے تو ہمیشہ پردے میں رکھتے ہیں
ہوں
لوگ کو فلت میں وہابی ہوگ م سر میں جمعہ وما سب کچھ پڑھنے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں وہاں پہ
ہ تو سونا بھائی اسی گر میں رہتے ہو
نہیں
تو جسرح جہاں رہتے ہو وہ کجھارے کے ہے
یہ نہتی ہاں مطلب پہلے میرا جہاں گھر تھا نا شروع سب سے شروع دادا کا گھر
ا کہ جہاں تمہارا تمہارا خاندانی کاتا تھااں کہو ن
ہوں وہاں سے مطلب میرے گھر سے دس کلو میٹر ہے پانچ ہاں دس کلو میٹر مانو نا سات آٹھ ملٹر کلو میٹر ہوگا دس کلو میٹر مان رہا لمسم
جیسے پاناکسکل ہوا ہے نا
ہوں اتنا دور کر ہے
ڈاکٹر